السلام علیکملری ہاں جی صبح کی رہمات ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے
اب خیریت سے بس آج بتائیے آج کیسےپ کیا فرمایا آپ نے ہمیں
ہم نے کہا چلیے آج آپ سے بات کرتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپ جو آج کے مطلب آدنک دور میں ہماری زندگی کے لیے سہولیت اور ہمارے مطلب اہم حصے بن گئے ہیں ہماری زندگی تو ہم نے کہا آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ آن لائن شاپنگ زیادہ جوور دیتی ہیں یا آف لائن شاپنگ پر کیونکہ دیکھیے آن لائن شاپنگ جو ہے وہ اپنے الگ فائدے ہوتے ہیں اور آف لائن شاپنگ کے اپنے الگ مزے ہیں تو ہم نے کہا ذرا آج اس باری کیی جانتے ہیں کہ آپ کس طرح کی شاپنگ اور کیسی شاپنگ کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جیس سے پہلے تو لوگ اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے بازار منڈی کان شو روم میں جاتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن شاپنگ کتنی زیادہ لوکپری ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہے آج کل لوگ اپنے گھر پر ہی بیٹھے بیٹھے موبائل سے کمپیوٹر سے سے گھر بیٹھے بیٹھے سامان منگوا سکتے ہیں اور جبک ہم باہر جا کر جب شاپنگ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں الگ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہم چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا دیکھ کر پرکھ کر خرید سکتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے دونوں ہی طریقوں کے اپنے ہی فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں اور سہولتیں بھی ہیں اور اہمیت بھی دونوں کی اپنی اپنی ہیں
بالکل صحیح بتایا یہ تو آپ نے دیکھیے آن لائن خریداری کا تو سب سے بڑا نمائدہ فائدے مند پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس اس سے وقت کی بے پناہ بچت ہوتی ہے اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں بے پناہ وقت کی جو بچت ہوتی ہے اس سے بچا جاتا ہے کیونکہ اب گھر بیٹھ کر کوئی بھی چیز آپ انسان ہے آپ گھر پر ہیں یا دفتر میں بیٹھے ہیں رات ہے یا دن ہے کسی بھی وقت آپ اپنی من پسند سامان کو ایک کلک سے منگا سکتے ہیں اور آن لائن اسٹور کی سمے کی قیمتوں کا موضہ قبض کرنا بھی بےحد آسان رہتا ہے کیونکہ آپ دو جگہ چیم قیمتوں کو ایکسپلین کر کے دائرے کو سستا سودا مل سکتا ہے دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے آن لائن میں گراہکوں کو لبانے کے لیے ہر ایپلیکیشن میں ہر ایپ میں بھاری ڈسکاؤنٹ کیش بیک اور آفر دیے جاتے ہیں جو روایتی بازاروں میں ملنے ممکن نہیں ہوتے تو آن لائن تو دیکھیے ہمارے جو آج کل کی آنے والی اولاد ہے وہ تو آن لائن ہی شاپنگ پریفر کرتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دیوالی کے سمے الیکٹرک آئٹم میں بھاری ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ٹی وی ریفریجریٹر پر تو سیدھا آپ کے گھر کے کی دہلی پر پہنچا دیا جاتا ہے جس سے ٹرانسپورٹ کی مشقصت بھی نجات ملتی ہے نہیں تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا خرچہ اور یہ سب دینا پڑتا ہے اور آج کل جو ایک ڈیجیٹل مار پیمنٹ ہو گئی ہے جو کہ ایک ایزی اور آسان طریقہ ہو گیا ہے آن لائن شاپنگ کرنے کا تو ہماری بچوں کو تو یہ سب طریقے بہت پسند آتے ہیں
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ آپ نے جیسے آن لائن شاپنگ کے ہمیں ک نے فائدے بتائے تو ہم سوچ رہے تھے ہم آپ کو اب آن لائن شاپ کے کیا نقصان ہوتے ہیں اس بارے میں بھی تھوڑے بتاتے ہیں کیونکہ کئی بار آپ ہم نے دیکھا ہے جو ہم آن لائن سنگ مگان ہم منگاتے ہیں وہ تصویر میں ہمیں کچھ اور دکھتا ہے اور جب ہم وہ سامان ہمارے گھر پر آتا ہے تو وہ کچھ اور نکلتا ہے کئی بار جو اس کی جو سامان ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا یا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ وہ سامان اصلی نہیں ہوتا نکلی ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کئی بار اس کا مطلب یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کر ڈلیوری بھی دری ہوتی ہے تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کتنی سمسیاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی جب ہم آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں سائبر دھوکا دڑی اور جو جھوٹی ویب سائٹ ہو ہوتی ہے اس سے ہمارا کتنا آرتھک نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو اس لیے تو ہمیں لگتا ہے جو آن لائن ہم خریداری کرتے ہیں اس میں کیول ہمیں جو بھروسے مند ویب سائڈ ہوتی ہیں ان کا ہی اپیوگ کرنا چاہیے اور اپنی جو ہماری ویکتیگت جان کاری ہوتی ہے اس کو بھی سانھا نہیں کرنا چاہیے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ ہم سے او ٹی پی وغیرہ سانھا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے تھوڑے بہت ہم آج بھی ہمیں ہمیں بھگتنے بڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کر جو ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے
بالکل صحیح یہ تو آپ نے بہت اچھی بات ب دیکھیے ہمارے جو بچے ہیں وہ تو آن لائن شاپنگ پریفر کرتے پر ہم اپنا تجربہ جیسے بتا رہے ہیں ہمارے بڑھ جو جو پیڑھی نکل چکی ہے ہمارے ا یا بو ہے وہ تو آف لائن شاپنگ کی رونق اور اکیلی تسلی کے بارے میں جب ہمیں بتاتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں وہ بھی سن کر بہت اچ خوشی ہوتی ہے کیوںکہ بازاروں میں جا کر خراداری کرنا ایک ضرورت نہیں بلکہ ہم ہماری تہذیب اور سماجی مسرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا حصن یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ لیتے چھو لیتے ہیں کپڑوں کا سائز بھی اجما لیتے ہیں کیکہ اس سے جیسے کہ آپ نے بولا کہ آن لائن شاپنگ سے ہمیں فراڈ دھوکا ہوتا ہے آف لائن شوپنگ سے ہم دھوکے یا فروٹ کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ سامان کی قیمت ادا کر ہو چیز فورن آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ دیکھیے یہ بھی ہے کی دکانداروں کے ساتھ گفتگو کرنا مول بھاؤ کرنا وہ بھی لطف ایک الگ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ اسکرین ٹائم کم ہو رہا ہے اور اپنے دوستوں اور اہلا کھانا کے ساتھ بازار کی رونق دیکھنا گھومنا پھرنا اور باہر کھانا پینا انسان کے ذہن کو تازہ اور دم رکھتا ہے کیونکہ اگر دیکھیے آف لائن شہردی میں اگر خریدا ہوا سامان خراب نکل جائے تو اسے فورن دکھ ان پر جا کر ہم تبلیغ کر سکتے ہیں یا واپس کر سکتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے
بالکل بالکل آپ نے جیسے آف لائن شاپنگ کے کتنے ہمیں فائدے بتا دیے اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم دکاندار سے سیدھے صلاح بھی لے سکتے ہیں اور ہمار کو آپ نے دیکھا ہوگا جو سامان ہوتا ہے وہ ترنت مل جاتا ہے اس کے لیے ہمیں ڈیلیوری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور آپ نے جیسے بتایا کہ کئی بار ہم دکاندار سے منہ بھال کر مول بھاؤ بھی کر لیتے ہیں اور اچت قیمت میں سامان بھی پراپت کر لیتے ہیں پر دیکھا ہوگا آپ نے جو آف لائن شاپ ہوتی ہے اس کے کئی نقصان بھی ہوتے ہیں جیسے ہمیں اس کو خریداری کرنے کے لیے بازار میں جانا پڑتا ہے اور آف اور اس کے لیے ہمیں کتنا سمے لگ جاتا ہے اور ہم جب جاتے ہیں تو کتنا خرچہ بھی ہمارا بڑھ جاتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں یا بازار پر کتنی بھیڑ ہوتی ی ہے یا ٹریفک ہوتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں گاڑی وغیرہ لگانے کی جگہ بھی نہیں ملتی جس سے کہ ہمیں لمبی لائنوں میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہم دکانوں پر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جو آپ نے دیکھا ہوگا وکلپ ہوتے ہیں وہ بھی سیمت ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر بھی نہیں ملتے ہمیں اس کے لیے کئی کئی دکانوں پر جا کر دیکھنا بھی پڑتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے آف لائن شاپنگ کے کئی نقصان بھی ہوتے ہیں
دیکھیے وہ تو آپ دونوں چیزوں کے اپنے اپنے نقصان ہیں اور اپنے اپنے فائدے ہیں دیکھیے جیسے کہ اگر آپ کے پاس خالی وقت ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں ناچاہتے ہوئے بھی چیزوں کی سوچی بنا کر بے فضول خرچی کرتے رہتے ہیں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے یا بائ ناؤ پے لیٹر جیسی سہولتیں انسان کی قرض کی جالمی دکیلنا شروع کر دیا ہے اس خلاف آف لائن شاپنگ میں انسان کم سے کم گھر سے باہر تو نکلتا ہے پیدل چلتا ہے جس سے اس کی جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے دیکھیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ رعایتی خریداری میں انسان صرف وہی استعمال خریدتا ہے جسے اسے حقیقی ضرورت ہوتی ہے کیکہ نگد پیسے ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آن لائن شاپنگ میں تو ہمیں پے ٹی ایم کرنا ہے یا کریڈٹ کارڈ دینا ہے اور ڈیبٹ کارڈ تو بولتا ہے بائی ناؤ پے لیٹر مطلب پہلے دیجے پہلے پے کیجیے اور بعد میں دیجیے تو وہ ہمارے اوپر قرض دار ہمیں بنا دیتا ہے دیکھیے آن لائن شاپنگ کا اپنا ایک فائدہ ہے جب کبھی آپ کے پاس سمے کی بچت کرنی ہے آپ نے یا آپ کہیں جضروری کام میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ آن لائن شاپنگ کیجیے پر ہم تو آپ یہی کہیں گے پر جب آپ کے پاس سمے ہے اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوست کے ساتھ سمے بتانا چاہتے ہیں تو آف لائن شاپنگ بھی ضرور کیجیے کیونکہ آن لائن شاپنگ اپ اپنی جگہ ر آتی ہے اور آف لائن شاپنگ اپنی جگہ کئی بار آن لائن شاپنگ جو ہے وہ گھریلو بجٹ بھی
بالکل بالکل ٹھیک کہا دیکھو دونوں کے ہی اب تو لگتا ہے دونوں کے اپنے ہی فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ انسان کو اپنی سہولیت اور سمے کے حساب سے شاپنگ کرنی چاہیے تو ہمیں یہی لگتا ہے عقل مند انسان وہی ہے جو جو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لکھتا ہے اس لیے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اپنے بجٹ کے انوسار اور اپنی سہوولت اور سرکشا کو دھیان رکھتے ہوئے ہمیں صحیح طریقے سے سامان کو چننا چاہیے سمجھداری سے کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا ہر خریداری کیول پیسے کی بچت نہیں کرتی بلکہ ہمیں سنتوش اور بہتر انوبو بھی دیتی ہے چلو اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ
خدا حافظ